وعلیکم اللام او کی ج ہ
بس بڑھیا آپ بتائیے سب کیا آ رہی ہے
ہاں یہاں پر سب کریت ہے
ہاں جی وہ بتائیے کچھ آج کل بچوں کہ ہولی کے وغیرہ چل رہے ہیں
ہاں وہی ہولیڈے کی تو پوچھے ہو جب اسکول میں اسکول چالو تھے جب بچوں سے کہا گیا آپ کے ہولیڈے پڑھائی اتنے خوش تھے ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے اتنی امنگ تھی بچوں کے ساتھ جیسے ہولیڈے نہیں کوئی پیکج ملا ہو کیا آپ کو لوگ اتنے خوش تھ اور گھومنے بھی آئے گ کافی بچے اپنی نانی کے ماما جی کے گھومنے گئے ہیں
ہان جی وہ تو ہے بچوں کو ہی بول چھوتا ہے کہ ہماراری ہلڈے پڑیں گے
ہاں ارے باتتنا ہم بھی
آپ کیواز کٹ رہی ہے ہلو
رگتے ہولی کے نام چڑیا
ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں آ رہی ہے بیچ بھی آپ کے پاس اسے کٹ گئی تھی
اچھا اچھا اور بتائیے آپ ہالڈے پڑے گیا بچو کا
ہاں جی ہمارے بچوں کے ہالیڈے ہی ہوالڈے تھ اب اس کو اسکول ڈالا ہے مارچ سے گئی ہے وہ ایک دو مہینے اسکول گئی ہے بس پھر چھٹیں پڑ گی م نے ٹیوشن لگوایا میم کی طبیعت خراب ہوگئی بخار بول رہے میم ہاں کہ چھٹیں پڑ گی اس کی گر ہے
صحیح ہے بچوں کی ہی تو بھی پت ہوتا ہے تھوڑا بچہ سمجھدار ہوتا ہے
جی جی تو اس وجس ہم نے بولی میں گئی تھی اپنے والد صاحب کے یہاں گئے تھے ہم فروری میں گئے تھے کیونکہ مجھے ایڈمیشن لا تھا مارچ اپریل میں تو ہم پھر آ گئے تھے فروری میں جا کر تو اب اس کے بعد ہم گئے نہیں ہیں اب سوچ رہے ہیں وشن کو چھٹیاں پڑ گی ہیں اب کیا فائد ہے یہاں پر رک کر جائیں گے ایک دو دن کے لیے گھوم جیں گے
ہاں ابھی تو آپ بچے چھوٹے ہی ہیں تو آپ جا سکتے ہیں بڑے بچوں کے ساتھ دقت ہوتی ہے پھر اسکول کھل جاتے ہیں پڑھائی چالو ہو جاتی ہے
بالکل بالکل یہ تو ہے
اور بتائیے
بس ہم نے آج توری بنائی تھی مزہ بھی الگ ہی ہوتا ہے بچوں کو گھومنے کا ہمیں بھی بت ہے ہاں بچوں کی چھٹییاں ہیں کوئی دقت نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہیلو
الگ ہی مانگ ہوتی ہے ہوالڈے کی
بالکل ٹیچرس کو بھی ہوتی ہے نا
ہاں جی جب ہم اپنے ٹائم پہ ہولیڈے مناتے تھے کتنی خوشی ہوتی تھی
ہاں جی ماما جی کے یہاں جانا ہے پہلے تیار د ماما جی کے یہ لے کے جائیں گے یہ لے کے جائیں گے یہ لے کے جائیں گے
ہاں ہالڈے کو سب سے حق زیادہ حق ن ان سال کا ہی ہوتا ہے
بالکل بالکل ج مج جے کہ گھر کا ہی ہوتا ہے اب اتنا نہیں ہے بچوں کو نانی کے گھر کا اب آپ بھی دیکھیں گے تو بچوں کا فون تو زیادہ ہو چکا ہے آج کل
اب نہیں ہے اب تو یہ ہوتا ہے ممی کہیں دور چلو ہل اسٹیشن چلو یا کہیں باہر گھومنے چلوچ نہیں لگتا آتے ہیں
ا پسند نہیں کرتی ہمارے ٹائم پ میں بہت چاہتا ہم جا رہے ہیں وہاں نئے نئے بندے ہوں گے بچے ہوں گے ماما جی کے کھیلیں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے
ہاں اب نہیں ہے بچوں کو اتنا
نہیں ف فون ج آپ مطلب کہ جؤ
سی کر رہو یہ بہت پوائنٹ کی بات کی ہے آپ نے اپنے بچوں کو فون دے دو کہیں مت دےجؤ وہ کہیں نہیں کہ آپ سےتا نہیں کے فن د تھا ہر مہینے ریچارج کرر دو فول
ان سے کوئی بات کہی تھی آپ کتنا گیم کھیل رہے ہو آپ اسکول جا رہے ہو جا رہے ہوپ کی اسٹڈی کو قسمت پوچا فون د دو بس نے آپ سے بالکل بھی شبد کچھ ک نہیں مانگیں گے وہ کچھ اور ہمیں دو ممی
صحیح کہہ رہے ہو فون نے سر چیز کی جگہ لے لی
بالکل جی بالکل ان کے فائد بھی بہت ہے پت ہے اور نقصان بھی بہت ہے
میں نے تو کہہ رکھا
ہاں جی
ہاں ہالڈے میں میں نے تو بچوں کی پھوپھی کو بلا لیا تھا میں ک د دیا نہیں جا رہا آپ آ جائیے اس بار ہم سوچیں گے بچوں کا نہیں تو ہمارا تو ہالڈے ہے
اجلی
ہ اچھا لگتا ہے باہر گھومنا پر بچھوں کو نہیں آپ تو باہر نہیں جانا چاہتے تو موسم گرمی بہت ہے
ہاں جی گرمی اور ایک فون کی وجہ سے بچے باہر جائیں گے فون نہیں لیں گے گھر نہیں ہوتا ہے کہ فون دے بیٹھ بیٹھے ہیں آرام سے اے سی کے نیچے
اور ہل اسٹیشن وغیرہ پہ جاؤ تو چھٹیوں میں ایکسٹرا ٹکٹ چارج ہوتا
جی اور پھر جاؤ تو پھر کچھ دن رکو وہاں پر مزہ بھی تب آتا ہے کیونکہ ایک دن تو آپ کو پتاہ ہے تھکان اتارنے میں اتر جاتا ہے نکل جاتا ہے آپ
ہاں ہاں ایک دن تو تھکان بھی نکل جاتا ہے دوسرا دن یہاں ایک مہی ت پیکنگ کرتے یہ رکھ لیں وہ رکھ لیں اور چار دن سب تھک کے آ جاتے گھر
بالکل بالکل بالکل وہ تو ہے ہم نے سنایا تھا ہالیڈے کا پلان پر ہمارے یہاں دھوپ اتنی ہے ہم دھوپ تھوڑی کم ہوگی پھر جائیں گے سوچیں گے ہالڈے کے بارے میں ابھی نہیں
گھومنا دیکتے بھی اچھا لگتا ہے
اسٹ بچوں ن پیپر ہوتے ہے
جی
اس ٹائم پ ب کے پیپر ہوتے ہیں
ہاں
ا ج ہم تو نہیں ہے ا ر م میں گئے تھ پچلی بار گھومنے کیونکہ بچی چھوٹی تھی ہماری
ہوں چھوٹے بچے تو یہ نا پہلے اس کی کیا دیکھنا پڑتا ہر چیز کو
بالکل شام گئے تھے نا وہاں بھیڑ بھی پھر بھیڑ بھی بہت جام گئے تھے اور وہاں پہ جا کے ہمیں کمرہ نہیں ملا اور تین دن ہمیں گزار نہیں رہئی تو نہ ہمیں دقت آئی بہت زیادہ دقت آئی ہمیں
ہاں چھوٹے بچے ایک ساتھوں ٹرین میں بھی نہیں بیٹتے سکتی لگاتا چھ سات گھنٹہ
بالکل نہیں ب سکتے بچے کرتے آپ کو بتا یہ لے دو ایک بار نا میرا بھائی ہے چھوٹا تو نا ہم لوگ اس کے ساتھ گئے گھومنے ٹرین میں گئے تھے ہم اپنی اپنی امی وغیرہ کے ساتھ کھانا بھی تھی ہماری ہم سب گئے تھے تو نا اس کو نا کچھ پتا نہیں وہ اپون بیچنے نہیں آتے ٹرین میں جو باہر سے بیچتی ہے ٹرین کے باہر سے وہ اندر نہیں آتا ٹرین کے باہر سے ہی باہر سے بیچتے ہیں وہ جم کھڑ کی س لے بھی لیتے ہیں پاپ کارن تو وہ پاپ کارن والا ایک آیا بندہ بیچنے پاپ کارن تو میرے بھائی کو لگا وہ فری میں دے رہا ہے اس نے فٹافٹ نیندے میں توڑ کے پاپ فون پکڑا ممی بولیے فری میں دے رہا ہے وہ پیسے دنےے ہیں اس کو
تھا پھر ہم نے اس کو پیمنٹ کری اسے لگا فری میں دے رہا ہ کیکہ اس کا فرسٹ ٹائم تھا ٹرین میں
ہاں ا ہے نہیں ایک طرح سے زبر جست بھی کرتے لے لو لے لو اندر س ڈال دیتے کڑی میں ہم سوچتے ہیں بھائی بیچارا پھییک رہا تھا کچھ لے لو ہمیں پت ہوتا ہے نا اس کا پیمنٹ تین سال پڑتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے نکال کے جب فریج پکڑو اس کی
ج پت ہے ب وہ صح بھی نہیں صبح کے پیک کرے ہوئے ہوتے ہیں کب کہیں اک ا کے پیک کرے ہوئے ہوتے ہیں کیکہ انہوں کو دیکھنا نہیں ہے صحت کو اور آپ کبھی دیکھ نہ جا جے آپ اسٹیشن پہ بریڈ پکوڑے وغیرہ دیکھ کا تیل کتنا کالا ہوتا ہے ان کی کڑھائی بھی کتنی کالی ہوتی ہے
بہت زیادہ ایسی چیزیں تو کھانانی ہی نہیں چاہیے س سب سے کرتی ہ آپ اگر لمبے ٹور پہ جا رہے ہو تو گھر سے بنا کے لے جاؤ
بالکل جی بالکل
آج کل کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کافی دن تک چل جاتی ہیں مٹھی ہیں اب تو ویڈیو کو دیک کے کچھ بھی بنا لو یوٹیوب کے ریعے ہے ہمیں یہ چیزیں
کریلے آ بنا کے لے کے جا سکتے وہ کریلے خراب نہیں ہوتے سات سے آٹھ دس دن تک یہ کریلے خراب ہوتے ہی نہیں ہے پراٹے وغیرہ ہے
آم کاچ امی کا چان ڈال لو کرنٹلی جو ڈلتا ہے ساتھ کی ساتھ اسے ڈالو وہ خراب نہیں ہوتا ہے مرچی ڈال لو م مسالہ مرچی وہ خراب نہیں ہوتی ہے
پسا ڈالنا پڑتا ہے نا ہم چار میں ایک بار ڈالتے کچی امی کا چا بھی وہ مطلب گلتا رہتا ہے ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں
ہاں وہ تو ڈلتا ہی اس کا تو سیزن ہے ا سب ڈلوا رہے ہیں
جی بالکل ہمارے ابھی آ ہی نہیں ہے جولائی میں آئیں گے ہمارے اھر سیزن میں پھر ہم ڈالیں گے ہما خم ہو چکا ہمارے یہ اس ٹائم پہ کوئی اچار نہیں ہے سب اچار ختم ہو چکا ہے ہمارا
اک سواد بھی زیادہ لگتا ہے
ج کھا ہوتا ہے نا وہا کھٹا میٹھا بالکل ٹیسٹی لگتا ہے م رٹے چار سے
ہاں آلو کو پراٹھے چاٹتے اور ساتھ میں ہو د ہی کیا
جی جی م پتے ہیں دی اور چائے اس ساتھ میں چائے کے ساتھ تو بیچ لگتا ہے
ہاں اور صبح کا بریک فاسٹ بھی ہو جاتا ہے پیٹ بھی بھر جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل نبو گز اچھا ہوتا مطلب کھٹا کھا ہوتے نا کھٹا مٹھا بہت اچھا لگتا س سار
ہاں جی اور م کاا میٹھا اچھا لگتا ہالیڈے میں تو ان چیزوں کا اسٹور رکھنا چاہیے جب سب آتے ہیں تو پتا ہے پورا مرتمان خالی ہو جاتا ہے چھٹیوں میں دس دن کی چھٹیوں
جی نیبو کا چار رہے آم کا
پڑ بنا دو اس ا چار اجوائن کی پوڑی سے ہاں پاپڑ سے چار کاتے وہ نہیں آتے لو کے پاپڑ اس میں چار کا اپنا بیچ میں لگا کے جب ہاں بڑے پیارے لگتے ہیں
اچھا میں کروں گی رائی م نے کے نہیں پپ
ت دیکنا
اچھا جی
جیسے کہ آلو کے پاپڑ ہوتے ہیں اس میں ہلکا سا سینک لو آپ سینک لو اس میں آلو کے آم کا چار لگا دو مسالا سو تھوڑا سا آم بھی لگا دو اور س کاؤ
ہاں جی ہاں ج ا ہاں
اور اجم ان کی پوڑی کیسانتا خارتناچھا را
ہاں جی پوڑی کا گاانی میںجاؤ ٹن میں آپ کو اتچ لگ گی نا پوڑی چاول بہت ہی اچھا لگے گا کھانے میں پوڑی چار ٹرین میں میں توب اسپیشل لے کے جاتی ہوں اچھ
ہممی گئے تھ ایک بار گھومنے نہیں تھا وہاں لے گئے تھے اجمائن کی پوڑی تھی آلو کو پٹےے لینے لگے خراب نہ ہو جائے بیچ میں آلو تو اجمائن کی پوڑی سوک اروی کی سبزی اور اچانگ تھ ہے
ہاں
جو کھایا تھا بیٹے ٹرین میں ہی اچھا لگتا ہے پتہ ہے ہم گھر میں سوچتے ہیں تھالی ہو بیٹھے جگ وہ پھ ٹرین میں تو ایسے ہی ہاتھ میں رکھ رکھ کے
بہت اچھ بہت اا را ہے تو جاتے ہی میں تو کرا ت ب آ
ائول ج دتے نا سب کو ایسے ہی ارے لاپ لیٹک ہی کو کلے ایسے دو فٹافے
جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل چلیے ٹھیک ہے خھر آفو کیا بچھا
ا ٹھیک ہے تو